السلام علیکم
ہاں وعلیکم سلام
اور خیریت
اور سب بتائیے
آج سب ٹھیک ہے اپنا بتائیے کیا ہو رہا ہے بارش وورش ہوئی کی نہیں
ہاں بارش وارش تو ادھر ابھی تھوڑا سا ایا تھا
ہاں
اس کے بعد کہ ابھی تھام گیا ہے موسم پورا بارش والا کیا ہوا ہے
ہونا چاہیے اس سے کسان بہت فائدہ ہو
تب نے کا فصل
جی
ہم بڑھوتری ہوگا
ہاں
ہاں
اور بجنس وزنس کیسا چل رہا ہے
بزنس اچھا چل رہا ہے
انکم اچھا ہو رہا ہے نا
ہم ہم انکم اچھا ہو رہا ہے
کرتے ہے کہ کہیں کام کرتے ہے
ہائے
ابھی گھر پہ ہے یا کہ کہیں کام کرتے ہے
ابھی ادھر ہے گھر سے تھوڑا باہر ہے گھوم رہے ہے
ہاں سب ا رے ملنے ہم لوگ
ڈیٹ ہم لوگ فکس کرتے ہیں کب انا ہے ٹھیک نا ابھی تو تھوڑا سا مکئی اکئی کا پڑھائی وڑائی چل رہا ہے کلیئر ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم لوگ فیس ٹو فیس ملتے ہے
ہاں ہاں
کے بعد بات چیت کرتے ہے ٹھیک نا
ہاں
ہم جہاں بھی گھومنے ومنے جانا ہے اس کا پلانگ ہم لوگ کریں گے
ہاں
اور سب بتائیے غلام جی اپ کا کچھ نیا نیا پلان کچھ ہے
نہیں ہم سوچ رہے ہیں کہ گاؤں میں میرا مرغی پہرم کا دکان ایک بھی نہیں ہے نہیں کر لیتے تو اچھا رہتا
ہاں ہاں ہاں ایک دم ایک دم بڑھیا رہے گا اچھا سوچے ہیں
گھر میں ایک بزنس بھی ہو جاتا اچھا خاصہ انکم بھی آتا کہیں کام کرنے باہر جانے کا ضرورت نہیں
ہاں ایک دم صحیح رہتا ایک دم اچھا سوچے ہیں تو کب سے شروعات کرنے کے لیے سوچے ہیں
تھوڑا سا دھان کا فصل کاٹ جاتا ہے نا کہ تھوڑا سا رسی جمع ہو جاتا تو کرتے
ہاں ہاں انویسٹمنٹ کرنا ضروری ہے نا اس کے بعد ہی منافع ملے گا
ہاں دھیرے دھیرے نہیں سب کچھ ہوتا ہے ایک بیگ فولڈ میں ہوجائے گا
ہاں دیکھیے اللہ کا مہربانی رہے گا تو سب ہو جائے گا
ہاں
سب قدرت کا کرشمہ ہے
ہاں بات صحیح بولتے ہیں
ہمم اور سب غلام جی بتائیے اور کوئی کپڑا وپڑا کا بزنس سوچے ہیں
نہیں ابھی تو مرغی کا بزنس سوچے ہیں سوچ رہے تھے اس مہینہ کے بعد کر دیں تو ابھی ساون آنے والا ہے نا تو اس میں تھوڑا سا ریٹ کھٹ جاتا ہے نا
ہاں ہاں ہاں
تو ابھی کرنے سے کوئی فائدہ ہے نہیں
ایک دم ایک دم صحیح صحیح سوچے ہیں ایسے ہم ایک آپ کو صلاح دینا چاہ رہے تھے جیسے کپڑا کا بھی بزنس کیجیے گا نا
ہاں
تو اس میں اچھا منافع ہے اور کپڑا کا اگر بزنس آپ کرتے ہیں
ہاں
اس میں جو ہے دلی یا کوکتہ سے ڈائریکٹ سیل مطلب اٹھائیے گا مال اٹھائیے گا
ہمم
ہاں تو اس میں آپکو اچھا بینیفٹ ہونے کا سم ہونا ہے
ہاں ہاں بہت بڑھیا بات بولی اپنے ادھر سستہ بھی مل جائے گا ادھر جو ریٹ چل رہا ہے اس ریٹ سے بیچیں گے تو منافع بہت ہوگا
ہاں ہاں دلی اور کولکتہ میں جو ہے نا اس میں جو ہے آپ کو کے جی پر ملتا ہے اور ادھر آپ کو ریٹ سے اچھا مل جائے گا اچھا منافع ہو جائے گا
ہاں تو ہم لوگ سوچ رہے تھے نا کہ آگرہ جاتے گھوم پھر کے آتے تو ادھرے سے اٹھا لیں گے اور کیا تھوڑا بہت
ہاں ہاں
گھوم بھی لیتے اور اپنا کام بھی ہو جاتا
ہاں اچھا اچھا دماغ لگائے ہیں اچھا سوچے ہیں آپ بس ہوم ہن
ضرورت بھی نہیں پڑے گا
ہاں
اس سے ٹائم کا بھی بچت اور پیسہ کرایہ کا بھی بچت ہو جائے گا نا
ہ ہ ایک دم صحیح بات بولے ہیں غلام جی آپ پچھلا ہفتے آپ کے گاؤں میں گاؤں طرف بارش ہوئی تھی کیا
ہاں ہوئی تھی
اچھا اس بار تھوڑا دھان زیادہ لگنے کا سمبھاونا ہے
ہاں ادھر تو میرا گاؤں میں دھان بہت ہوتا ہے
ہم کہہ رہے تھے کہ اگر پانی برابر ملتا رہا تو پیدا جو ہے زیادہ ہونے کی سمبھاونا ہے
ہاں
سمجھے غلام جی
ہاں
ہوں
ہاں
پانی ہی سب سے بڑی ضرورت
ہاں
ہوں دیکھیے اگر کھیتی میں محنت ہوناا تو اوپر سے کھاد بیج اور مزدوری کا خرچہ بھی بڑھ گیا ہے آج کل کیا کیجیے گا سمجھے
ہاں ہم تو کرتے ہیں تو اتنا کھاد کھاد نہیں ڈالتے ہیں گھر میں کھانا رکھتے ہیں تو
ہوں ہاں گھر میں کھانا ہے تو کھاد جو ہے
ہمارے شریر کے لیے نقصان بھی ہوتا ہے اسی کارن سے آج کل کل بہت بیماری بڑھ جا رہا ہے
رسائنک کھاد ڈالنا صحیح نہیں ہے اس میں
ہاں
اس سے جو ہے بیماری زیادہ تر بڑھتا ہے
گھر میں دو گائے ہے اسی کا گوبر کھیت میں ایک جگہ جمع کر ایک بیگ دیتے ہیں اور خرید بھی لیتے ہیں کچھ ہوں
ایک دم اچھا رہیتا ہے
کسان میں بھی بہت طرح کا فائدہ ہے
ہوں
دھان ہو جاتا ہے تو دھان تو گھر میں ہو جاتا ہے اس کا پوال جو رہتا ہے اس کو کٹوا کے وہ بھی بیچا جاتا ہے اور کچھ گھر میں دو دو گا ہے تو کتنا ہی کھائے گا
ہاں ہاں
تو تھوڑا بہت راک کا سب بیچ دیتے ہیں
آج کل جو ہے نا غلام جی سوشل میڈیا بھی جو ہے نا کاروبار میں آگے بڑھانے کا اچھا ذریعہ ہے
ہاں
ہوں لیکن ایک بات ہمیشہ دھیان رکھنا ہے
ہوں
کاروبار میں حلہ اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کیا
ہاں
گراہک کا بھروسہ ہی سب سے بڑا پونجی ہے اگراہگ خوش رہے گا تو دوسرے لوگوں کو بھی آپ کی دکان پہ لے کے آئے گا کیا
ہاں
ہوں اور بتائیے
اور سب ٹھیک ہے اور بھروسہ کسی پر کیا جاتا ہے تو ایک ہی بار نا بھروسہ توڑنے کے بعد پھر انسان کو اس پہ بھروسہ تھوڑی ہوتا ہے
ہاں آج کل دکان میں ڈیجیٹل پیمنٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے نا
ہاں
ہمم آج کل نقد سے زیادہ لوگ جو ہے نا آن لائن بھگتان کرتے ہیں
ہاں
ہوں کیا کیجیے گا سوشل میڈیا تھوڑا سا ابھی فاسٹ ہو گیا ہے
ہونا چاہیے ہمارا بھی دیش آگے بڑھنا چاہیے
ہمم ہمم
لیکن نیکٹھو چیز مطلب روڈ بن رہا ہے گاڑی سب خرید رہے ہیں اس سے ہم لوگ کا نقصان ہے دیکھنے کو آج کل بہت سارا ایکسیڈینٹ ہو جا رہا ہے
ہوں
بہت نقصان ہو رہا ہے میرا یہیں پہ ڈالٹن گنج میں آج ہی کل یکٹ ایکسیڈنٹ ہو گیا وہیں پہ ڈیتھ ہوگیا
ہمم ہمم کیا کیجیے گا ایکسیڈنٹ جیسا روڈ بنا ہے نا روڈ سے بہت ہی زیادہ مطلب نقصان ہے نقصان بھی ہے فائدہ بھی ہے ہاں ٹھیک ہے غلام جی اگلے ہفتے ملتے ہیں بیٹھ کر پورا پلان بناتے ہیں
ہاں
ٹھیک ہے
اور
اللہ آپ کو کاروبار میں خوب برکت دے
ہوں
اور آپ کا آپ کچھ نیا سوچے ہیں
ہاں نیا تو ہم سوچے ہیں
کیا سوچیں ہے
مجھے ہے ہم کپڑا کا بزنس کرنے کے لیے
ہاں ٹھیک رہے گا ساتھ میں دونوں جائیں گے اور لیتے آ جائیں گے وہیں سے
ہوں
کولکتہ اور دلی سے
ہوں ہوں یہ بڑھیا آئیڈیا ہے سمجھے آج کل فیملی جو ہے نا ایک ہی دکان سے سارا سامان خریدنا پسند کرتی ہے
ہاں
کیا
ہاں
کیا کیجیے گا آپ صیح ہے لیکن پونجی کا تھوڑا سا معاملہ ہے
ہاں
ہوں
سے جیسا ہم لوگ ووہار کریں گے ویسا ہی نا
ہوں ہم کو لگ رہا ہے نا کہ یوجنا ایک دم اچھا ہے دھیرے دھیرے اس کا ایک دم شروعات کریے تھے
ہاں
پہلے کام مال رکھیں گے ٹھیک ہے بکری بڑھنے کے بعد جو ہے اسٹاک بڑھا دیں گے ہوں
اورب پھر گڑیا لیتےئیں گے نا جلدی جائیںے ہاں بولیے
ہاں بولیے غلام جی